السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ہاں وعلیکم السلام سب خیریت ہے آپ کی وہاں سب خہریت
ہاں یار میرے والد اور والدہ بھی ٹھیک ہے آپ سنی آپ کے والد کیسے ہے والدہ کیسی ہے آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں
اور میں یہاں پہ بھی سب کہہ الحمد اللہ سب کیریت ہے ہمارے یہاں پہ بھی
چلو اچھی بات ہے میں یار اپنے والد کے ساتھ آج بات کر رہا تھا تو ان
بہت دور بہت دور سے آ رہا ہے تھوڑا زور سے بولیں گے
میں بتا رہا ہوں کہ میں آج اپنے والد کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو اچانک سے وہ تعلیم کی اصل اہمیت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے تو اسی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی کیسیے آ رہی ہے
کٹ رہی ہے ہاں اب بات ہاں ابھی آ رہی ہے آپ صحیح کر رہے تھے آپ بات کر رہے تھے آپ کے والکانج کے ساتھ تعلیم کے بارے میں تو آپ بہت ہی اچھا خیال ہے آپ کا کہ تعلیم سب سے ایسا ہے عم انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے ہ
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کر دی تعلیم تو ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے یہ صرف کتابیں پڑھنے
ہاں
ہاں یہ صرف کتابیں پڑھنے یا امتحان پاس کرنے کا نام تو نہیں ہے بلکہ کہ انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے اور اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھی سکھاتی ہے ہے نا
ہ ہوں جی صحیح فرمایا آپ نے اگر بچے اچھی تعلیم حاصل کرے تو وہ سماج کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتی ہے نہیں آج کل تو لوگ اکثر سےرف ڈگری حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن اصل تعلیم تو وہ ہے جو انسان کے ادب اور انسانیت کو سکھا ہے
یہ تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہو میں تو آپ کی بات سے سہمت کرتا ہوں اگر آپ دیکھو گ تعلیم کی اصل جو اہمیت ہے کسی بھی سماج کہ ترقی کا جو دارمودار ہوتا ہے وہ تعلیم پر ہوتا ہے اگر ہم تاریخ اٹا کر دیکھ لیں تو جس قوم نے بھی دنیا پر راج کیا ہے یا ترقی کی ہے انہوں نے سب سے پہلی تعلیم اور شعور کو اپنایا ہے
ہاں بالکل اور اسلام میں بھی علم جی جی بالکل اور اسلام میں بھی علم حاصل کرنے کی بڑی ا فضیلت بنا بیان کی گئی ہمارے دن میں تعلیم کو بہت اہم مقع دیا گیا ہے
ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو ہاں ہاں یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو تعلیم کا تو مختلف پہلو ہے اگر میں ان کی بات کروں تو تعلیم کو ہم صرف اسکول اور کالج تک محدود نہیں کر سکتے اس کے کچھ اہم حصے بھی ہے جیسے رسمی تعلیم یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو ہم اسکولس کالز اور یونیورسٹی چیز سے حاصل کرتے ہیں اس میں ایک باقاعدہ سلیبس ہوتا ہے ایگزامس ہوتا وہ ڈگریز وغیرہ ملتی ہے ہمیں اس سے تو فارمل ایجوکیشن جو رسمی تعلیم ہوتی ہے اس کے باوجود ہمیں غیر رسمی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے جس میں شعور ہوتا ہے اخلاق آتے ہے ادب آتے ہے ایک اخلاقات آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب انسان سیکھتا ہے تو اچھی عادات آ جات بڑوں کا ہایا آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے
جی جی آپ نے صحیح فرما رہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی مجھے اور دیکھیے کہ اور آج کے جو دور ہے اس میں دنیا باہی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے نا دونوں کا میل انسان کو ہمیں اب بناتا ہے
جی جی جی اور ہاں تعلیم کا جو موضوع پر ہم اگر بات کریں جتنی بھی بات کریں وہ تو کم ہی لگتی ہے اگر ہم اس کو کو مزید گہرائی میں جان کر دیکھیے تو اس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ہماری روزمرہ کے کی زندگی اور قومی ترقی پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہے تو تعلیم انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے اور اس کو کو اپنی زندگی میں ایک شعور لے آتی ہے نا
جی
جی ہم اکثر نا کیا کرتے ہیں جو ہماری تربیت ہوتی ہے اس کا تعلیم سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے ہم اکثر ایک لفظ سنتے ہیں تعلیم و تربیت یہ تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھوری رہتی ہے تو ہمیں تعلیم بھی حاصل حال کرنی چاہیے اور تربیت بھی یہ آپ کو جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہمیں دنیا کے کے بارے میں بتاتی ہے یا یہ ہمیں میت گنت وغیرہ سکھاتی ہے ابھی کی س آ رہ آواز ہاں تو میں بتا رہا تھا جو ہمیں تعلیم ہے تعلیم تو ہمیں دنیا کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں گنت وغیرہ سکھاتی لیکن جو یہ تربیت ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس علم کا استعمال کیسے کرنا ہے تربیت سے انسان میں ہمدردی سچائی اور دوسروں کی عزت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے
بالکل اور اگر بچہ صرف دنیا بی تعلیم حاصل کرے اور اخلاق تعلیم سے دور رہے تو اس کی ترقی ادھوری رہ جاتی ہے نا یہی وجہ ہے کہ مطلب والدان کو چاہیے کہ وہ جو کہ تعلیم پر خاص تجرب دے اور انہیں پڑھائی کے ساتھ اچھے سنسکار بھی سکھائے
ہاں یہ تو اب بالکل بالکل بہترین بات کر رہے ہو اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو گے خواتین کا جو تعلیم ہے وہ بھی اچھی کرنی ہمیں چاہیے ہمیں خودین کو خود مختار بنانا چاہیے کسی بھی معاشرے کی جو عادی آبادی ہوتی ہے عورتوں پر مشتمل ہوتی ہے اگر ہم آدی آبادی کو ان پڑھ ہے یا پیچھے چھوڑ دے تو وہ قوم کبھی آگے نہیں بن سکتی کہتے ہیں کہ جب آپ جب آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں تو صرف ایک فرد پڑتا ہے لیکن جب آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو پورا خاندان پڑھتا ہے ماں بچے ے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے تو ہمیں خواتین کی تعلیم پہ بھی ایک اپنا کام کرنا چاہیے اور ان کو بھی تعلیم یافتہ بنانا چاہیے
بالکل درست فرمایا آپ نے ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی بہتر تربیت پر کر سکتی ہے اور انہیں اچھی تعلیم کی طرف بھی ا رکھ سکتی ہے ہاں لے جا سکتی ہے جی ہاں جب ماں کو اللم ہوگا تو وہ بچوں کی پڑھائی اور صحت ہر چیز کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے ہے نا پہلے کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم ہم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ت لیکن اب تو حالات کافی بہتر ہو رہے ہے الحمد اللہ کہ اب تو بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج اور یونیورسٹی بھیج رہے کہ یہ ایک اچھی تعلیم
یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہو اوپر سے اگر آپ دیکھو گے جو یہ تعلیم ہے ایک برابری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے تعلیم دنیا کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے جو امیر اور غریب کے فرق کو بھی مٹا سکتا ہے اگر ایک غریب کا بچہ اگر محنت کر کے اچھی تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنے پورے خاندان کو غربت سے نکال سکتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا تعلیم پیسے چوری ہو سک ہے جائیداد چن سکتے ہیں لیکن علم ایک بار اپنے اگر حاصل کیا یہ ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے
جی آپ نے ایک دم صحیح بات کہی ہے تعلیم صف مطلب نوکری کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کو سمجھدار ذمہ دار اور بہتر ا بناتی بھی ہے تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھی سکھاتی ہے اور زندگی کے بہتر فیصلے لینے کی بھی ا صلاحیتی دیتی ہے
ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات اور اگر اب ہم ایک ہ بولیے بلیے
بلیے
ہاں لیکن اب اگر ہم جب ہم ایک نئے دور میں جا رہے ہیں تو تعلیم کا ڈنگ بالکل بدل چکا ہے پہلے زمانے میں جو اس استاد ہوتے تھے اساتذہ ہوتے تھے ان کا کام صرف بچوں کو گیان دینا ہوتا تھا تھا کیونکہ کتابیں کم تھی آج اگر آپ انٹرنیٹ دیکھو گے انٹرنیٹ پر طرح طرح کی جانکاری موجود ہے تو ابھی جو اساتذ ان کا ایک نیا کردار آیا ہے آج جو اساتذہ ہے ان کا کام صرف پڑھانا نہیں بلکہ بچوں کو سکھانا بھی سکھانے کا بھی ہوتا ہے ان کو دنیا کی چیزوں کے کے بارے میں سکھانا دنیا میں کیسے کیا رہتے ہیں اخلاق سکھانا تمیز سکھانا تو یہ ساری چیزیں بھی آج کل آ گئی ہیں
جی آج کل مطلب یہ آن لائن کا جب سے ہلو ہاں آج کل جب آن لائن آئی ہے وہاں سے بھی تعلیم کا بھی دور ہو گیا ہے کہ اس سے بھی بہت سی گھر بیٹھے نئی نئی چیزیں سیکھ ے ہم جیسے کمپیوٹر ہے زبان سلائی ہے ڈیزائننگ ہے بزنس اور دوسری اسکلیں بھی ا سیکھی جا سکتی ہے ہے نا اور اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ ہاں
ہوں ہ بولیے بولے
ہ کہ ہنر بھی ایک ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ کہ وہ بھی آ جائے تو صحیح ہو جاتا ہے نا کہ اور اگر کسی وجہ سے نوک نہ بھی کرے تب بھی اس کی تعلیم بےیکار نہیں جاتی ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کر کےھ تر انتظام اور صحیح مسئلوں میں اہم کردار نبھاتے ہیں
تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور اسی کے ساتھ اب تعلیم کے بھی بہت زیادے م جیے پینسوں کی تعلیم ہ گی جو ہماری عام طور پر جو بھی ہم پڑھتے ان میں سب سے بڑا جو خالہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز بڑھائی جاتی ہے سوائے اس کے کہ پیسے پیسہ کیا ہے اور اسے کیسے ہم کما سکتے ہیں کی کیسی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اب لوگ پیسے کمانے اور پیسے بچانے میں کیسے کیا کرتے ہیں لوگ بڑی بڑی ڈگریز لے کر یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں اور اچھی اچھی جابس وغیرہ حاصل کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو مجھے یہ پیسے مل رہے تنخواہ مل رہی ہے اس کو مجھے کیسے سنبھالنا ہے کیسے بڑھانا ہے کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے وہ بس خرچ کرتے رہتے ہیں تو پیسوں کی جو یہ تعلیم ہے یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس کو آپ عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہو کیسے اپنی زندگی کو اور زیادہ آسان بنا سکتے ہو تو این پہ میں یہی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اچھی حاصل کرنی چاہیے باقی ابھی مجھے امی بلا رہی ہے تو پھر کسی دفعہ باد کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حاظ اللہ حافظ اللہ حافظ